ٹھ
سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سنائیے کیسے ہو
بس بڑھیا اللہ کا گرم ہونا چاہیے اور بتائیے کیا چل رہا ہے
آ آفس گیا تھا لیکن آج کیا ہے میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا گا تو آپ وہ شو پہ گیا تھا شام کو جی بہت کیکہ آپ کو پتا پورا اپنا تو لیپٹپ اپ ہوتا ہے
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ آج کل تو زندگی میں بنا لیپ ٹاپ یا بنا کمپیوٹر کے تو زندگی آسان ہی نہیں ہے جیسے فون ضروری ہے ایسے ہی لیپ ٹاپ کا ہونا ہے کمپیوٹر کا ہونا بہت ضروری ہے
دو تین دن لگے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں
اچھا ہاں دیکھو وہی وہی والی باتیں جب پریشانی آتی ہے نا تو پھر دو تین دن گھیر ہی لیتی ہے اب وہ دو تین دن آپ کو پریشان ہی ہونا پڑے گا
کریں گے کسی دوست کا ملنے میں ایسا ہوگا تو ب لیں گے کیونک ہوتا ہے ہو
ہاں اور ماشاء اللہ سے جو باتیں اگر ہمارے پاس ہم اپنا لیپ ٹاپ ہوتا ہے تو ہم آسانی سے کم وقت میں اپنا کام کر لیتے ہیں ہے نا اور گھر سے بھی کام کر لو اپنے پرسنل جو کام ہو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہو جاتا ہے
ہاں پہل کمپیوٹر سبارے پکرپ لیکن کیا اس کے ہار خراب ہوئے ن تو پھر میں نے چ نیا لیں گے کریں گے پانچ چھ ہزار روپر جائے گا اب کمپیوٹر کاتنا وہ بھی میرادھ کچنے لگ ہے
جی جی جی ماشا چلا پہلے کمپیوٹر میں یہ تھا کہ کہ اپنے گھر میں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے آرام سے چلا سکتا ہے اب لیپ ٹاپ یہ ہوتا ہے اپنا کہیں بھی آرام سے لے جا سکتے ہو کیری کر سکتے ہو اس کو ہے نا اب کیونکہ کمپیوٹر تو ہر جگہ لے کے کہ نہیں گھوما جا سکتا
ہاں لیکن کیا شرع شرو میں سیکیکنا بھی تھا اور کورس بھی کرتا تھا جب جو بھی نہیں کرتا رہتے اس ٹائم تو پڑھتے تھے کالج میں تو اسی نے حساب سے پھر وہ کمپیوٹر پہ لینا صح لگا ل
ہؤ
جانے لگ گئے
ہاں ماشاء اللہ دیکھو کمپیوٹر اس میں تو لیپٹ تو بھی چاہیے ہوتا ہے اس میں نہیں چلتا کمپیوٹر وغیرہ وہ تو وہ بات الگ ہے اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہو تو وہاں سی پیو وغیرہ لگا ہے وہاں پہ سسٹم وغیرہ سیٹ ہے تو تو کوئی نہیں ہے ویسے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے لیپ ٹاپ ہی دیا جاتا ہے آج کے ٹائم میں کہیں بھی چلے جاؤ آفس میں یا کمپنیز وغیرہ میں
ہاںاں یہ رہ نا ل وہ لے رہتا پھر وہ پ اس رو پانچ بجے ڈر پہلانے دیتے نہیں جیسے لوگ کو کام کرنا ہو تو پھر وہ گھر پہ گرے رہنا چاہیے
ہاں میں یہی تو بول رہی ہ مطلب جب سے کمپیوٹر آیا ہے کمپیوٹر نے سب سے زیادہ تیز رفتار پکڑی کافی ماحول اچھا تھا سب کچھ ہو پھر کمپیوٹر لگا لوگوں کو کہ یہ کیری نہیں کر سکتے یہ مطلب گھر میں ہی ہے اور آفس پھر دھیرے دھیرے وہ لیپ ٹاپ میں ہو گیا اور لیپ ٹاپ اتنا ایزی اتنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ پورٹیبلٹی ہوتا ہے تو سب آسانی سے ہم کہیں بھی لے جا سکتے ہیں نا اور کہیں بھی بیٹھ کے اپنا کچھ بھی ایک آدھ گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں باہر بھی ہوئے تو بھی کر لیا
ہاں م لیپ ٹاپ آتا کیکہ ابھی وزٹ کرنے جا رہا ہوں نا میں ہم نے تو پ پورا کیا آن لائن کا کام ک
ہاں
آنگن بڑی وغیرہ رہتی ہے نا
جی جی جی جی
تو ان کو وزٹ کرنا جتا ہوں آ لائن ڈٹا رہتا تو میں
جی ہاں اور ماشاء اللہ آسانی ہو جاتی ہے کام بھی آرام سے ہو جاتا ہے اور دیکھو نا یہ بات بالکل درست ہے یہ بات تو دیکھو بالکل درست ہے کمپیوٹر زیادہ تر گھروں میں اور دفتروں میں اور کمپیوٹر لیبس وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں ہے نا لیکن لیپ ٹاپ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے وہ ہر بچوں کو ملے گ آج ٹائم میں نا بچے رکھتے ہیں کوئی میک بک رکھتا ہے کوئی ٹیبلیٹ رکھتا ہے کوئی لیپ ٹاپ رکھتا ہے کیونکہ یہ روز مرہ کی ضرورت ہے
ہاں کمپیوٹر جو وھاگ ہے نا میں رہتا نو تے نا کلر وغیرہ
ہاں یہی تو اب دیکھو
چلنے ہے
جی جی سب سے زیادہ لیپ ٹاپ طلباء کے لیے ملازموں کے لیے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے کافی مفید ہے ان کو بہت آسانیاں دیتا ہے ہم کہیں میٹرو میں جا رہے ہیں کچھ ایمرجنسی کام ہو گیا اگر ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے تو ہم آسانی سے اپنا کام کر دیں گے
گ
جی جی اور اگر ہم پہ نہیں ہے تو پھر وہی یہ دیکھو ہمیں واپس دوبارہ مطلب آفس جانا پڑے گا یا گھر پہ تو گھر آنا پڑے گا پھر اس کے بعد پھر اس سے بہت زیادہ ٹائم بھی خراب ہوگا پھر دماغ بھی اس پہ فسٹریٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ
ہاں یہ رہ ہے
جی جی
ضروری ہے آج کے سمے میں تو لیپ ٹاپ ضروری ہے
ہاں اور کمپیوٹر بھی اچھا ہے ایسی بات نہیں کمپیوٹر میں اسکرین کی بورڈ ساری چیزیں ہاں وہ گھر تک سیمت ہے لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں چھو کے آسانی سے محسوس کر کے کی جاتی ہے ان کو محسوس کر کے ہم کام کر سکتے تو
ہاں جی بالکل صحیح ہے
جی جی لیپ ٹاپ تو یہ ہوتا ہے لیپ ٹاپ تو بیٹری سے ہوتا ہے اس میں جب تک چارجنگ نہیں ہوگی تب تک آپ کا چلے گا
ہاں ابھی آتی ہے دقت آتی ہے جو گرامین کھیتر میں جاتا تو ہونا وزٹ کرنا تو کئی گاؤوں میں کیا وہ لائٹ وغیرہ نہیں آتی اس ٹائم اور جو آنگن واڑی کیندرتے وہاں کہیں پہ مطلب کہیں آنگن واڑی کیندری لائٹ کی سویدھا نہیں ہے ہماراری وہ جو ان کے وہ رہ گئے تھے کیندر رہتا ہے وہاں پہ سمسیا آتی ہے پہلے کہیں دکان وغیرہ مل جائے شاپ وغیرہ مل جائے تو وہاں پہ چارج کرنا ہٹ کر ریکم
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جن کو لگ جن کو صرف ایک ہی طریقے سے کام کرنا ہے آفس میں بیٹھ کے یا اسکول میں بیٹھ کے یا گھر پہ ان کے لیے تو کمپیوٹر ہی بہتر ہے کیونک اس میں آنکھیں خراب نہیں ہوتی اسکرین کا سرنی پڑتا لیکن جن کا سائڈ کا کام ہے بار بار باہر آنا ہے جانا ہے یہاں وزٹ کرنا ہے وہاں وزٹ کرنا ہے ان کے لیے تو لیپ ٹاپ بہت ضروری ہو گیا ہے
ہاں لیپٹاپ بہت جرور ہے
جی جی اور پھر وہی ہے دیکھو بالکل انسان نے اپنی ضرورت کے حساب سے ہی چنتا ہے اگر اس کو لگے گا اس کے لیے لیپٹاپ بہتر ہے تو وہ لیپ ٹاپ پرچیز کر لے گا کمپیوٹر بہتر کمپیوٹر ہی زیادہ تر لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذریعے ہم سے دو جنے اور سیکھ لیں گے
ہاں ہاں وہ بھی صحیح ہے
آسانی ہو جاتی ہے کہ چلو ایک کے بلے دو کر لیں گے اور اس میں سہولت ہو جائے گی ہاں جی جی لیپ ٹاپ مہنگا آتا ہے اور کمپیوٹر جی جی جی آپ صحیح بول رہے ہو کمپیوٹر ہمیں ایس پانی سے مل جاتا ہے کم دام میں اور لیپ ٹاپ ہمیں ملتا ہے مہنگا تو ہر کوئی تو نہیں لے سکتا نا جی تو ہر انسان اپ بجٹ کے حساب سے ہی بات کرتا ہے
ہاں پر میں نے تو کیا ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر نیٹ ورکنگ کی تھی نا تو وہ جو ک کمپیوٹر رہتا ہے نا اس کو تو میں ٹھیک کر سکتا ہوں کمپیوٹر ہے ایل ای ڈی ہے اس کا موانیٹر وغیرہ اس یہ تو میں نے ج آئیٹی انجینئرنگ کر کی ویسا
ہاں
اس کو تو میں کر دیتا ہوں صائی وغیرہ
بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہنر ہے آپ کے اندر
باقی یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا تو ایک بار بک لینے کے بعد ہے پھر اس میں وہ ادکتر کیا لیپ ٹاپ میں تو بیٹری پرابلم ہی آتی د کرل تو
جی آپ بھائی بالکل صحی بول رہے ہو پت لیپ ٹاپ پر گھر میرے پاس بھی ہے اگر ایک بار خراب ہو گیا نا پھر اس میں وہ مزہ نہیں رہتا کام کرنے میں
ہاں وہ پانچ چھ ہزار روپئے کا خرچ آ پ ڈائریکٹ
بول رہے ہو اب میں نے کیکہ محسوس کیا ہے میرے پس بھی لگ لی ٹاپ تھا تو وہ میرے بیچ میں خراب ہو گیا تھا میں نے صحیح کرایا پھر اس میں نا وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا کام کرنے میں کبھی اس کی کی دقت کر رہے تھے کبھی اسپیس میں دقت آ رہی تھی کبھی چارجنگ میں تو وہی والی بات ہے کہ جس چیز اگر کوئی چیز نہیں ہے ا پھر اس کو ریپیئر کراؤ گے نا تو پھر وہ مسئلہ مزہ خراب ہو جاتا ہے اس کا
ہاں اس بھائی اس کے کی بورڈ چینج ہوتا ہے نہیں
ہاں ہاں جیگ الگ سے لگا سکتے ہیں اور الگ سے لگا کے پھر وہ مزہ نہیں آتا کام
ہاں باقی جو اس کا لیپ ٹاپ کا رہتا ہے نا وہ تو ٹھیک اگر الگ سے کی مل جائے تو ک والے وہ لگا دیتا ہے ٹم پر وہ مانینٹ علاج نہیں اس کا
ہاں ہاں
ادکتر کیا بیٹری میں ایشو آتا ہے دو دو یا تین سال تک یہ بیٹری چل باقی نہیں ل پڑتی تو
جی ویسے آپ کے خیال سے کمپیوٹر بہتر ہے یا لیپ ٹاپ
میںے حساب سے تو لیپٹاپ ہی بہتر ہے اگر جو گھر پہ کام نہیں کرتا اس کو گھومنے کا جاتدا کام رہتا ہے کچھ
ہاں ہاں میری نظر میں بھی ماشاء اللہ لیپ ٹاپ ہی بہتر ہے ویسے تو
اور جو گھر پہ یہی کام کرنا چاہے مان لو کوئی دکان ہے شو
ہاں
وہ کئی باہر نکل سکتا گھر کا ہی کام ہے تو کمپیوٹر سب سے بیسٹ ہے
جی جی جی ہاں پھر تو مطلب بہت زیادہ آسان ہے اور پھر اس کے لیئے ٹھیک بھی ہے لیکن جس کا ایک پیر گھر میں ایک پیر باہر ہے خرچہ بہت کم ہے واقعی لیپ ٹاپ پہ تو بہت خرچہ ہے وائی فائی کا کنیکشن چاہیے اسکرین کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے چارجنگ کے لیے چاہیے سب کچھ اس کی مطلب مینٹیننس کے لیے اس کو ساری چیزیں چاہیئیں
منگائی کر چرگوکا
تو مہنگے دیکھو کسی نے کہا ہے نا کہ مہنگے شوق لگؤ گے تو پھر مہنگے خرچے تو آپ کو کرنے ہی پڑیں گے نا
زیادہ مہنگا آئے گا
جی جی ماشاء اللہ مجھے آپ سے اس بارے میں بات کر کے نا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا چلو اس بار ہاں چلو پھر کریں گے اس بار اس بارے میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
با